ہلو جی السلام جی السلام علیکم منبئی جانا تو نہیں
بس بالکل بالکل اللہ ت اللہ کی رن ہے برکت ہے آپ سر
جی جی جی سب بڑھیا ہے ادھر بھی سب بڑھیا ہے تو بھائی جان کھانا پینا ہو گیا
جی جی بالکل بالکل کھانا پینا و گیا بس آب حیات اور انسانی وجود کی بقا چل رہی ہے ادھر تو
جی جی بالکل بالکل بات تو صحی کہہ رہے جناب تو کیونکہ یہ آپے دیاتے ہیں اب ایک مطلب بڑا مطلب وہو ب چکا ہے مدا بن چکا ہےا جا
جی جی جی جی
دوٹ
آج کل جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے اس نشست میں ہم ایک ایسے انمول اور عزیز اور حیاتی موضوع پر محو گفتگو کرنے والے ہیں جس کے بغیر ایک کائنات زندگی کا تصور ہی محال ہے
جی جناب
بھائی آج ہماری جو گفتگو کا خالدہ نطہ جو ہے نا وہ افادیت ا آب ہے
جی جی بالکل بالکل گ آپ صحیح فرما رہے ہیں بھائی جان تو مطلب یہ ہے کہ قآانے پاک میں بھی مطلب ارساد ہے کہ مطلب ہمارے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا جاتا ہے یعنی پانی محض ایک مائع نہیں ہے بلکہ یہ آب حیات ہے جو ہر جیرو کے وجود کو بکار رکھنے میں کامیاب ہے اور مگر افسوس یہ بھی ہے کہ آج کی جو مصروف ترین زندگی کے جو لوگ ہیں وہ چائے کافی اور مجیر صحت کول ڈرنک تو مطلب مطلب کسرت سے پیتے ہیں کہ ان کو مطلب زیادہ مہتو دے رہے ہیں جناب لیکن جو پانی کی مطلب صحیح مقدار ہے سے جو چشم پوسیی ہے وہ نہیں کر پا رہے جناب یہ مطلب ایک بڑا مددا بن چکا ہے نا
جی جناب جی جی آپ نے درست فرمایا یہ ایک نہایت افسوسناک حقیقت ہے جن سے پانی پر مہن سر ہے ہمارا دماغ کڑ اور کا ایک بڑا حصہ پانی سے تشکل پاتا ہے جب ہم آب نوشی میں سستی برتتے ہیں تو ہمارا پورا جسمانی اور ذہنی نظام درہم برہم ہونے لگتا ہے
جی جی جی پس پرروااریا جناب تو مطلب
جی
یعنی جناب یہ ہے کہ مطلب پانی کوئی معمولی عادت نہیں ہے بلکہ ہمارے وجوود کے توازن کو برقرار ہاں رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے جناب اور جی ہ ا جی اور آ آج بھی مطب ملب اس کے مستقبل اور اسباب اور جو فائدے ہیں ان پرب سلی کریں یا ان پر بات کریں تو یہی ہے کہ انسانی جسم اب آپ اس آب نوشی کے جو قدیلی اثرات ہیں وہ مطلب نظام اظہار کی جو دورستگی ہے اس کے بارے میں بات کریں تو یہ کئی پرکار کی جو ہے مطلب پریشانیاں ہوتی جا رہی ہیں جنا
جناب کیا خوب فرمایا آپ نے خوب سبحان اللہ وہ جو ہے نا
و
ا نظام انتحاد کے لئے ایک روحانی مرحم کی طرح ہے جب ہم مناسب مقدار میں پانی پیتے ہیں تو ہماری گیذا آسانی سے حجم ہوتی ہے پانی کی کمی سے میدہ سخت ہو جاتا ہے جس سے قبض دیے جاتی ہے جیسے مجر امراض پیدا ہوتے ہیں
جی جی جی بالکل بالکل تو مطلب یہی ہے کہ جناب مطلب میں نے طبیبوں سے کرنا ہے کہ جو پانی کہ جو مطلب جسم کی صفائی کرتا ہے پانی کے دوارا کی جاتی ہے وہ مطلب سب سے ایک بہتر ہوتی ہے اور پانی ہمارے اندر سے جو دشت پدارتھ ہیں ان کو نکالنے میں کامیاب رہتا بتایا جانا
جی جی یہ آپ نے خ کیا خب پرمان بھائی جان کہ جند کی سادابی اور رونق کیا اپنی زندگی میں کیا مقصولیت پیدا کرتی ہے مطلب آج کل کے جو نوجوان نسل خوبصورتی اور چمکتی توچا کے لیئے مصنوعی کریموں پر بےتحاسا دولت لوٹ آی ہے جب کہہ اس کا قدرتی علاج جو ان کے باورچی خانے میں ہی موجود ہے
جی جی بالکل بالکل جناب اور صحیح جو فرما رہے آپ ج جناب تو مطلب یہی ہے بالکل آپ صحی کہہ رہے ہیں جناب ہاں ہاں بالکل بالکل صحیحہ رہے ہیں کہ جو پانی جو ہے ہماری جلد کو مطلب ہائڈٹ تا ہے اور یہ ہماری توچا کے خیالا اور تازگی بق تا ہے ج سے چہرے پر کبھی جریا نہیں پڑتی ہیں اور کبھی قدرتی طور قدرتی طور ہے اور جو ہمیں نکھار اور سادہ بھی مطلب پیدا کرتی رہتی ہے پانی کی جو ہے اور پانی ایک ایسا ان تت ہے جو کہ ہمیں ترو تازہ اور جما رکھنے میں مدد کرتا ہے کسی بھی ہمیں دوا کی جو مطلب جناب ضرورت نہیں پڑتی ہے ن
جی جناب کیا آپ نے بالکل صحیح بات وہڑی کچ ذہنی توانائی اور مستعدی جیسی چیزیں اکثر کر دوپہر کے وقت لوگوں پر کاہلی اور سر درد کا غلبہ ہونے لگتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اھ
جی س جی تو مطلب اب یہی ہے جناب کہ دراصل جو کم آبی کی پہلی اسلامت ہے جب دماغ کو پوری مقدار میں جو پانی نہیں ملتا تو اس کی توانائی جو گٹنے لگتی ہے جس سے توجہ مجبور کرنا محال ہو جاتا ہے صرف ایک گلاس جو ہے پانی آپ کے ذہن کو دوبارہ سے مستعد اور بیدار کرنے میں کامیاب رہتا جناب آپ کو یہ پتا ہے کہ نہیں ہے
جی جی آپ نوزی کے صحیح اعدا و ترقی کار ہی جو ہے جہاں پانی پینا ضروری ہے وہیں ت نبے اور جدید سائز دونوں اس بات پر متفق ہے کہ پانی پینے کا ایک خاص طریقہ اور طریقہ ہونا چاہیے وہ کیا ہے آپ جانتے ہیں
جی جی بالکل کیوں نہیں جانتے تو یہ جناب ہے کہ مطلب ہمب جو جو دیکھتے ہیں ا اپنے نہایت کی کرامد نقطہ اٹھایا ہے بھائی جان پانی پینے کے چند بنیاد آدا آپ یہ ہے کہ دیکھو سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ بیٹھ کر پانی پینا چاہیے ٹھیک ہے نا نااب کہ کھڑے ہو کر اگر ہم پانی جی بالکل تو کھڑے ویر اگر ہم پانی پیے ہیں جناب تو اس کا جو سب سے مطلب برا اثر بتاتے ہیں کہ مطلب جو انس ہے نا ہمارے جوڑ ان پہ پڑتا ہے اور ہمیشہ جو سکون میں جی جی سکون میں بیٹھ کر پانی پینا چاہیے اور سب سب سے مطلب ایک اور اہم حصہ ہے یہ ہے کہ تین سانسوں میں پانی پینا چاہیے یہی ہےنا جناب کہ اگر ہم ہاں ایک کلاس جی ایک گلاس اگر پانی لے رہے ہیں تو اسے سانس و کے مطب گھٹک گھٹک کر پینا چاہیے جس سے کہ مطلب ہمارے پھیپڑے اور لٹ پر اچانک سے دباب نہ پڑے ج نب اور اسے جی اسے ہمیشہ دھیرے دھیرے اپنے جو جو سھانسیں ہیں ان پر مطلب دھیرے دھیرے ان کی روانیت کے ساتھ ہمیں لینا چاہیے اور جناب یہ بھی ہے کہ نی گرم اور مل پانی یعنی ہم ٹھنڈے اور بر پیلے جو پانی ہے اس سے ہمیں ہمیشہ گرییز کرنا چاہیے کیک مے کے جو کوتا ہے ج اور مطلب م دل یا جی جی مدل یا سرائی کا پانی سب سے مفید رہتا ہے
تو پھر اس جب کا اعلی قدر ناظرین ہے ہماری آج اس مفید گفتگو کا لطف ار لباب یہ ہے کہ پانی محض پیاس بجانے کا ذریعہ نہیں بلکہ اس صحت سداوتی اور تندرست ج کی کلی بھی ہے
ہوں بالکل بالکل ایک دم مفتی مففیات میں سے جو وقت نکالیے اور ہمیشہ ہمیں مطلب جو پانی ہے وہ ایک سراہی یا بوتل میں موجود رکھنا چاہیے اور ہمیشہ پانی پینے کے لیے ہمیں پیاس کی ضرورت یا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جب پیاس لگے تبھی پانی پیے بلکہ ہمیں ضرورت کے حساب سے پانی ہمیشہ پیتا رہنا چاہیے جس سے کہ جسم اور ہماراری پانی کی جو قلت ہے وہ نہیں ہو پاتی ہے کے بعد اور اس کے بارے میں مطلب کچھ چند لائن کہئی ہیں کہ پانی ہے تو چمن میں روشن ہے پانی ہے تو رگوں میں رگان بھی ہے جس سے کہ جس نے اسن ہممت کی قدر نہ کی اس کی اپنی حیات ہی دبانی ہے
جی جناب کیا خوب فرمایا آپ نے مطلب اسی مجمون کو ایک اور خوبصور ور جملے میں سمیٹیں تو وہ ایسا سنائی پڑے گا کہ ہر مرض سے رہائی اور وجود کی تازگی ہے آپ اگرندرست رہنا ہے تو اسے بناؤ آ اپنا اس نے انتخاب
ارے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا لائن ہے فرمائی گے تو آج ہم یہی ہے کہ ہمیں پانی پیتے رہنے چے جناب اور کم سے کم مطلب ہمیں آٹھ سے دس کلاس تو پانی روز پین چاہے نا جناب اور جی سائنس جی جی تو سائنس بھی تو بتا دیا نا جنا کہ ہمیں ہمیشہ مطلب جو ہماری باڈی ہے اس میں ساٹ پرسینٹ پانی ہوتا ہے
جی جناب جی جی
جی تو آج ہمیں آپ سے بات کر کے مطلب بہت اچھا لگ نا جان آپ اور آگے ایسے ہی مطلب بات کریں گے
ٹھیک ٹھیک اللہ حافظ
جی بالکل جی